ہلو
وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام ٹھیک کووں
جی بڑھیا بس آپ سنائیے کیا حال چال ہے
بس شکر اللہ کا گل میں سب ٹھیک ہے
جی سریت ال کش الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا آپ کے والدین ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور کھانا وغیرہ ہو گیا
نہیں ابھی نہیں ہوا ابھی ٹائم ہی ہے
اچھا اچھا بڑھیا ہے اور سنائیے جی جی بالکل ابھی
ابھی سویری سویری
نہیں ہو رہی یہاں تو رات ہو رہی ہے
ہ ہمارے یہاں بھی رتی ہی ہو رہی ہے
جی جی جی
ہاں اچنا ہی کیا کر رہے ہیں
میں سوچنی تھوڑا سا فون چلا رہی تھی کیونکہ مجھے ایک شادی میں جانا ہے تو اس کے لیے مجھے کپڑے لینے تھے کچھ تو سوچا پہلے آن لائن ہی پسند کر لو
ہاں چلو ٹھیک ہے آپ نے آف لائن کیوں نہیں کیا
آف لائن ایک میرے پاس تھوڑا سا میں کاموں میں اتنی مشروف ہو گئی ہوں آفس جانا پھر گھر کے کام تو وقت ہی نہیں ملتا جانے کا
ہاں وہ تو ہے لیکن آن لائن کا تو یہ بھی مسئلہ ئے فائدوں کے ساتھ اس کی بہت بت ساری نقصانات بھی ہے
جی جی بالکل
ہاں
لیکن یہ ہے کہ میرے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چیزیں پسند کر لیتی ہوں آن لائن لیکن میں چیزیں جا کے ہی لینا پسند کرتی ہوں
ہاں
جی
آن لائن میں تو یہ بات ہے ٹائم بچتا ہے جانا نہیں پڑتا ہاں وہ والا فائدہ ہے
بالکل بالکل لیکن یہ ہے کہ اپنا آن لائن ہمیں بہت مختلف طریقوں کی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں آسانی سے گھر بیٹھے ہمارا وقت بھی بچ جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے
ہاں
جی
اور ریویوز کے ذریعے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسا پروڈکٹ ہے کیسا
جی جی بالکل بالکل بالکل
فائدوں کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہے ہم چھو نہیں سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ کیسا ہے کا اس کی بناوٹ کیسی ہے
ہاں کیونکہ اگر ہم سامنے سے کوئی سامان ہو یا کوئی کپڑا ہو اسے خریدتے ہیں تو کپڑا ہوا تو اپنا لگا کے دیکھ لیا اسے چھو کے دیکھ لیا جب تک ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہاں وہ لینے لائق ہے تب تک ہم اس کو نہیں لیتے لیکن آن لائن میں یہ ہوتا ہے چیزوں کو اس حساب سے بنایا جاتا ہے ایڈٹ کیا جاتا ہے ہمیں ہر چیز اپنے اوپر لبھاپتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے لیے ہی بنیے
ہاں وہ وہ والا اچھا فوٹو پہ کچھ اور دکھایا جاتا ہے اور آ جاتا کچھ اور ہے
جی جی بالکل بالکل اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اور آن لائن بھی کچھ پرچیز کر رہے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں جانکاری کر لیں اور اس پیج کے بارے میں کافی اچھے سے پڑھے اور کوشش یہ رہے کہ مطلب پیمنٹ پہلے نہ کرے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم پیمنٹ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے
ہاں ہر ٹائم تو اگلے اس و بندہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہ وہ لوٹ بھی سکتا ہے ہمیں ہاں یہ بھی مسئلہ ہے اگر کسی ٹائم ہمیں اس چیز کی ضرورت ہو وہ آ بھی نہیں سکتا ہے اس میں دو چار دن لگ جاتے ہیں
کہ آن لائن کو تو یہی مسئلہ ہے اگر آج آپ نے پسند کرا ہے تو وہ آپ کو آج ہی نہیں ملے گا وہ آپ کو ملے گا ایک ہفتے بعد اب اگر آپ کو کہیں امر جنسی کہیں آ جانا ہے رات میں یا کل جانا ہے تو اس کے لیے تو وہ بہتر نہیں ہے
ہاں بے شک اور ہر ائم اچھا پروڈکٹ نہیں آتا ہے کہیں ہم کسی اور کلر کا پروڈکٹ تو وہ آرڈر کر لیتے ہیں ہرے کا کرتے ہیں نیلا آزاد
جی جی جی جی بالکل میں نے بتایا نا کہ وہ فوٹو اس طریقے سے فریم کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا جو چیز ہم پسند کریں جو سائز ہمیں چاہیے وہ بالکل وہی ہے حالانکہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تب اس ہم کھول کے دیکھتے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہوتا ہے
ہاں بے شک اس میں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کہیں ہم ایک سائز کا کپڑا لینے کے لیئے دیکھتے ہیں کوئی اور سائز آ جاتا ہے کسی برانڈ میں ایل کا ایم بن جاتا ہے اور ایم کا ایل بن جاتا ہے
بالکل بالکل لیکن وہی ہے نا دیک ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں صحیح بھی اور غلط بھی اس کے نقصانات جتنے ہیں فائدے بھی ہیں اگر ہم کوئی گروسری کا سامان خریدتے ہیں کوئی دودھ وغیرہ گھر کی سبزی وغیرہ تو وہ سب چیز ہمیں انیں ریٹ پہ ملتی ہے جو ہم مارکیٹ میں لیتے ہیں تو وہ چیز اگر ہم لینا چاہیں تو تو اس کو ہم آسانی سے لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا جی لیکن اگر بات کریں کوئی الیکٹرانک بڑی چیز کی یا کپڑے کی یا کوئی بڑی مہنگی چیز لینے کی تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم سامنے سے ہی چیز کو لے جا کر تو زیادہ بہتر ہے
ہاں بے شک ہم اس سے کہہ بھی سکتے ہیں تھوڑی ریٹ کم بھی کرا سکتے ہیں اور اگر جان پہچان کو ہو پھر وہ اپنے حساب سے سب سے اچھا چیز دے گا ہمیں ہاں وہ والا مسئلہ نہیں ہے اگر دو تین دن کے بعد خرابی ہو ہم واپس لے کےے جا سکتے ہیں اس سے واپس پیسے یا تو اور کوئی چیز لے سکتے ہیں ہم
جی جی بالکل کیونکہ ہمیں تو یہ نہیں سوچنا نا کہ اگر جو چیز ہمارے پاس ابھی ہے وہ چیز ہمیں بالکل صحیح مل رہی ہے تو وہ آگے بھی صحیح رہے گی ہمیں تو کل کے بارے میں سوچ کے چلنا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں آن لائن سے سے بچنا چاہیے
ہاں آن لائن میں تو یہ بھی مسئلہ ہے اگر کہیں پہ کچھ خراب بھی نکلا واپس ریفنڈ ہونے میںے ٹائم بھی لگتا ہے کہیں پیسے آ بھی نہیں سکتے
بالکل بالکل
ہاں اور یہ ایک نشہ جیسا ہے ہم آن لائن دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دو چار چیز کر لیتے ہیں ورنہ ہمیں ایک ہی چاہیے ہوتی ہے
جی جی جی بالکل اور جب سے یہ سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ہے تب سے لوگوں کے اندر یہ آن لائن شاپنگ پیدا کر آن لائن شاپنگ کرنے کا تحف ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں نئی چیزیں خریدنی اور آن لائن حالانکہ پہلے کے زمانے میں لوگ کیوں سامان نہیں خریدتے تھے ہر کوئی سامان خریدتا تھا اور مناسب ریٹوں میں سامان خریدے جاتے تھے اور ان کی پرکھ بھی ہوتی تھی آج کل تو کچھ پت ہی نہیں چلتا
ہاں یہ بھی مسئلہ ہے ہمارا کچھ ذاتی ڈاٹا بھی بھی لیک ہو سکتا ہے جو کہ ہم اپنی ہر معلومات کو دینا پڑتا ہے اس سے ہم پہ خطرہ بھی ہوتا ہے کچھ ہمارا ذاتی ڈاٹا لیک ہو جائے
جی جی بالکل
ہاں اور اس سے ہمارا اسکرین ٹائم بھی بڑھتا ہے تا ہے
ہاں اسی لیے سب سے بہتر ہے کہ اپنا ہاں وہ دیکھو نا ہم فون پہ اسٹرال کرتے کرتے ایک دو گھنٹے اپنے ضاائیا کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ پسند آتا ہے تو ہم اسے بک کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے بعد بھی ہمارے دل میں یہ وہ نہیں ہوتا سکون کہ وہ چیز جو ہم منگان رہے وہ ہمارے پاس درست آئے گی بالکل
یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر جگہ تو آرڈر نہیں آ سکتا ہے نا کہیں کہیں پہ رورل ایریاز یا ولیج جراج بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی سہولت ہوتی تین ایم
بالکل بالکل اور جب کہ اگر ہم کوئی چیز آن لائن خریدنے آف لائن خریدنے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں اتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں ہم جاتے ہیں ایک دکان کی جگہ چار دکانوں میں دیکھتے ہیں ہمیں مول بھؤ کا پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں کیا پتہ چل رہا ہے کس حساب سے ہے وہ پتہ چلتا ہے اور اس بہانے تھوڑی سی ہماری واک بھی ہو جاتی ہے
ہاں مجھے لگتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان نقصان یہ ہے کہ ہر کوئی آرڈر نہیں کر سکتا اب سارے ہمارے دیش میں سارے تو پڑی نہیں ہے سب کو نہیں آتا ہے جن کو آتا بھی ہے ان کو آدے آد کو یہ بھی نہیں آتا ہے کہ ہمیں بینکنگ سسٹم کیسے لگانا ہے اپنے فون میں ہم آن لائن پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے بغیر تو ہم کچھ آرڈر کر ہی نہیں سکتے تے ہیں
ہاں لیکن کوئی بڑے بزرگ ہیں اولڈ ایج ہے ان کے گھر میں کوئی جانے والا نہیں ہے مارکیٹ وغیرہ سامان خریدنے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بہتر ہے جیسے میڈیسنس وغیرہ لینی ہے ایمرجنسی کوئی پڑ گئی ہے آپ کو تو کے لیے آپ گھر بیٹھے منگا دوو جی لیکن اگر آپ کے آس پاس مارکیٹ ہے تو اس کے لیے بہتر ہے ہاں
ہاں فائدے بھی بہت ہیں ہمیں اس سے
جی جی جی
ہاں اگر نقصانات بھی ہیں لیکن فائدے بھی ہیں
بالکل بالکل وہی ہے دیکھو ہر سکے کے دو پہلو ہیں اگر اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے تو آن لائن بھی بہتر ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں جتنا آن لائن ہے اتنا آف لائن نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو اگر تمہیں مختلف طریقے کی کی چیزیں چاہیے تو وہ آپ کو آن لائن ہی ملیں گی کیونکہ دکانوں پہ اتنا اسٹاک ہوتا نہیں ہے لوگوں کی وہ تو اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا ان کا سیل ہوتا لیکن آن لائن میں ہر ایک دن نیا کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتا رہتا ہے لیکن ہمیں نا استعمال کرنے کے طریق ہاں بالکل بالکل ہمیں بس استعمال کرنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں چیز بہتر ہو ان لائن مل سکتی ہے یا اف لائن
ہاں نہ تو ہمارا کوئی وہ دکاندار زور زبردستی کر سکتا ہے کہ کتنے لو ایسے لو ایسے جو خود پ مرضی آئے وہ کر سکتے وہ لے سکتے ہیں اور کسی کو بتائے بغیر بھی لے سکتے
جی جی جی جی بالکل بالکل
اس میں وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں لا رہے ہیں دو چار بیگ ہر کوئی بولے گا کیا لا رہے ہو کیا لا رہے ہو
جی جی جی بالکل ہمیں بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کچھ بھی سامان خریدتے ہیں آن لائن بھی تو احتیاضی بھرتے ہیں اپنی پیمنٹ پہلے نہ کریں ساری چیزوں کے بارے میں جانیں اس کے بعد خریدیں
ہاں میر
ٹائم میں دھوکا ہونے کا بہت چانس رہتا ہے ہ
ہاں میرے حساب سے جو آج کے زمانے میں وقت کا پابابند ہوگا وہ تو یہی استعمال کرے گا چونکہ اس سے ہمارا بہت وقت بچے گ ہاں آج کے زمانے میں تو ہمارا ایک ایک دو دو دن ہو جاتا ہیں دو چار چیزیں خریدنے میں لگ جاتی
جی جی بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے چلو ماشاء اللہ صاح آپ سے بارے میں بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا پھر کریں گے بات آپ سے ٹھیک ہے
جی مجھے بھی اچھی
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
چلو اللہ